السلام علیکم آپا
وعلیکم اسلام باجی کیسی ہیں آپ بہت دنوں بعد فون لگایا آپ نے
بس بس پوچھو نہیں آپا آج کل اتنا بزی چل رہے ہیں نا ایک تو ہے نا کیا کریں سمجھ نہیں آ رہا
اس سمے آپ بہت مشروف چل رہی ہیں
آپ میںپ کیا پتا وہ او در سکتا بچوں کے اسکول کھل گئے ہیں
جی یہ تو بہت بڑی پرابلم ہے صحیح بول رہی ہیں اس میں اسکول کے ٹائم پہ نا مشروفیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے ہمارے
یہی تو صبح میں دیکھو بچوں کو ریڈی کرنا سارا کرنا پھر گھر پہ اتے پھر ان کے ابو کا ٹائم جانے کا ہو جاتا ہے پھر ان کا کر کے ہٹتے ہیں پھر ہم اپنا وہی گھر کے کام ہے دیکھو ہم تو ہم لوگوں کو وہ اشارہ لپٹا کے ہٹتے ہیں یہ تو بچے چے آ جاتے ہیں پھر ان کو کھانا کھلاؤ ان کا یہ سارا کام کرو پھر ان کو جو ان کا ہوم ورک ملا ہوا ہے وہ آؤ تو سمے کا نہیں آج کل پتا چل رہا آپا
ارے باجی میں کیا بتاؤں اتنا ٹف سلیبس ہو گیا نا میرے بیٹے کا اس بار میں کیا بتاؤں بہت ٹینشن ہو جاتی ہے ہوم ورک کرانے میں میں نے ٹیوشن تو لگا نہیں رکھا ہے اس کو کیونکہ جتنا ہم اپنے بچوں کو اچھا پڑھائیں گے ٹیوشن میں کہاں اچھا ہو پاتا ہے
بالکل بالکل یہ تو آپ نے صحیح کہا اگر یہ نا اتنا سا اتنا ٹف سلیبرش ہے اس کو کرتے کرتے ہم لوگوں کو بھی لگتا ہے بھیا ہمیں تو نہیں پڑھ رہے ہیں ہمارے اگزام چل رہے ہیں ہمارے ٹیسٹ چل رہے ہیں ہم لوگوں کو اتنا ریویزن کرانا پڑتا ہے ان کو وہ تو یاد کرے نہ کرے پر ہمیں ضرور یاد ہو جاتا ہے
ہمم بالکل صحیح بول رہی ہیں آپ آپ کو پتا ہے جب ایگزام کا ٹائم آتا ہے تو مجھے اتنی ٹینشن ہوتی ہے مجھے لگتا اس کی جگہ میری ایگزام ہونے والے مجھے رات میں نیند نہیں آتی ہے اچھے سے اس رات میں اور میں اپنے بچوں کو نا صبح پانچ بجے سے اٹھا کے ریویزن کرواتی ہوں شوہر بولیں گے کہ اتنے چھوٹے بچوں پہ اتنا ظلم مت کرو وہ اتنا چھوٹا ہے میں نے کھا ابھی سے عادت پڑے گی ابھی سے سیکھے گاتبھی نہ بنے گا اس کو آگے چل کر
بالکل بالکل تبھی تو کہتے ہیں اپا بچے کا بیس اسٹرانگ ہے تو آگے آنے والی پھر اتنی زیادہ دقتیں نہ بن پاتی ہیں
ہوں آج کل کا نا سی بی ایس س کا سلیبس اور آئی سی آئی ایس سی بورڈ کا سلیبس بہت ہیوی ہو گیا ہے نئی نئی چیزیں اس میں جوڑ دی گئی ہیں جس کی وجہ سے نا بچوں پہ بہت ورڈن آ گیا ہے
یہ تو ہے اپا لیکن ایک چیز دیکھی ہے آپ نے ورک تو جتنا ٹف ہو گیا ہے ہو گیا ہے لیکن بکوں میں بچوں کو پڑھنا تو تھوڑا سا آسان ہو گیا ہے ہمارے ٹائم سے دیکھو ہمارے ٹائم میں تو بڑا ہی ٹف رہتا تھا صرف اور صرف گائڈ ہوا کرتی تھی آپ کو پتا ہے اس گائڈ سے سیکھنا پڑتا تھا سب
تو اپن جی اپن کیا ہے نا اسٹیٹ بورڈ سے پڑھیں ہیں نا تو اس میں اتنا ایڈوانس جمانہ نہیں تھا ابھی جو سی بی ایس سی بورڈ والے این سی آر ٹی کی بکس آتی ہیں نا وہ بہت اچھی رہتی ہیں ان میں نا ایک دم سفیشنٹ سلیبس رہتا ہے اپنے بچوں کو کمپٹیشن ایگزام فائٹ کے لیے بالکل صحیح تیاری کرواتے ہیں وہ
ج بالکل بالکل یہی تو میں کہہ رہی ہوں دیکھو ابھی تو ہم لوگ جیسے ہم اپنے بچ چوں کو پڑھا رہے ہے ہمیں سمجھ میں ا رہا تو جلدی سے چیٹ جی پی ٹی کھول لیں گے گوگل سے سرچ کر لیں گے ہیں اور پورا کا پورا کوشچن حل ہو جائے گا ہمارے ٹائم میں ایسی چیزیں ہوتی تو ہم تو کہہ رہے ہم تو دیکھو کتتا ہی پڑھ لیتے ہم آج کل کے بچوں کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ارے رہنے دو امی تمہارے ٹائم میں تو اور زیادہ ایزی تھا پڑھنا اب ان کو کون بتاے ایزی تھا یا ٹف تھا
صحیح بات ہے ہم ہمیں تو ایک ڈاؤٹ کلیئر کرنے کے لیے چار لوگوں کے پاس جا جا کے پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ بتا دیجیے امی اب و آپ بتا دیجے تایا آپ بتا دیجے چاچو آپ بتا دیجے لیکن آج کے زمانے میں تو بچے کسی کے پاس نہیں جاتے اپنے فون سے یہ ساری پرابلم کو حل کر لیتے ہیں
یہ تو ہے بس آج کل کا دیکھو پہلے یا تو ہمارے امی ابو لے کے بیٹھ جاتے اور ان کے پاس تو اتنا ٹائم بھی نہیں رہتا تھا تو ہمارے ٹیوشن میں جو ماسٹر نے پڑھا دیا بس وہی تھوڑا سا لرن کر لیتے تھے اس میں ہو جاتا تھا ورنہ ساری مشکلات ہمیں خود کرنی پڑتی تھیں
بالکل صحیح بولا باجی آپ اپنے آج کل کے بچوں کو بہت آسان ہے ہر چیز کو کرنا اس لیے کیونکہ بہت سویدھا مل گئی ہے پہلے کے مقابلے اب بہت سی اثرات آ گئے ہیں پتا ہے باجی آپ کو میرا بیٹا تو ابھی سیکنڈ کلاس نہیں ہے اس کی میں اتنی ٹاپ ہے جو ہم نے پانچویں میں بھی نہیں پڑھی
بالکل بالکل اور سب سے بڑی بات دیکھو آپ ان کی بکوں میں تو کارنر میں اسکینر لگے ہوئے ہیں اسکین کرو ساری اسٹوری آ جائے گی ڈیفیکلٹ ورڈ آ جائیں گے سارے کوشچن آنسر آ جائیں گے میں تو میں نے کہا یہ دیکھ یہ سب سے زیادہ تو اسکول والے فونوں کو پروموٹ کر رہے ہیں بچوں کے لیے
ارے باجی میں کیا ہی بتاؤ اسکول والوں کا تو پتاہ ہے ان کی بکس لینے کی شاپ ان کی یہ یونیفارم لینے کی شاپ سوز لینے کی شاپ سب فکس رہتی ہیں اور اس میں اچھا خاصا مارجن کماتے ہیں یہ لوگ اور کے علاوہ کہیں آپ ہاں کہیں پر بھی آپ نہیں لے سکتے ہو سے ان کے علاوہ کیونکہ ان کا مون ہی لگا رہے گا اور اتنی مہنگی مہنگی کتابیں اتنی مہنگی مہنگی یونیفارم دے رہے ہیں کہ پتا کیا ہی بولو میں آپ سے
ابھی میں آپ کو پچھلے سیزن کی بات بتاتی ہوں میں نے کیا کہتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا شاپ کا نام کہ آپ کو نا یونیفارم اور سلیبس وہاں سے لینا ہے اب میں نے کہا ٹھیک ہے اب میں وہاں سے سلیبس وغیرہ تو میں لے آئی میں نے کہا یونیفارم میں کہیں اور سے لوں گی میں نے وہیں سے وہ یونیفارم دیکھی آپا ایک سرٹ تین سو روپے کی اور وہ ہمیں دے رہے تھے بارہ سو روپئے کی اس میں انتر کیا تھا ان کیس اسکول کا لوگو لگا ہوا تھا سکس نارمل سوکس ہنڈریڈ روپیز کے مل جاتے ہیں اور وہاں جا کے دیکھو تین تین سو روپئے کے تو انہوں نے ہمیں موزے دیے میں نے کہا تم بہت انیتی کاٹ رہے ہو تو ہم سلیبس میں نہیں مل رہے جتنا ہم لوگ دیکھو اس میں جا رہے ہیں کتنے اور ایک سال بچے اگلے سال ڈریس پھر چینج کر دیتے ہیں
بچے بڑے ہو جاتے ہیں لمبے ہو جاتے ہیں باجی اور پتہ کیا اگر اسکول والے بدماش کہ بچوں جیسے اپن کا چھوٹا بچا ہے نا بڑا بچا پڑھا سوچ چھٹے بچوں کو ینیفارم دے تو وہ دو تین سال میں یوفا فارم چینج کر دیتے ہیں پوری تاکہ کوئی اور یوز نہ کر سکے اس کو
بالکل بالکل اور دیکھو ہفتے میں دو دو تو یہ یونیفارم رگتے ہیں آ منڈے اور پہن کے آؤ فرائیڈے میں اور پہن کے آؤ سیٹرڈے میں اسپٹس والی پہن کے آؤ سوئمنگ کرا رہے ہیں تو اس کے لیے ینیفار فارم لے کے آؤ میں نے کہا اتے تو کپڑے ہم اپنے بچوں وہ ڈیلی بیسس کے لیے نہ خریدتے جتنا تم ہمیں ایک ہفتے کے لیے خریدوا لیتے ہو ہاں ایک ایک دن کے لیے خریدنے میں زور نہیں پڑتا آپا لے کن جب اتنا میں پیسہ جایا ہوتے ہیں نا تو اس میں دقت ہوتی ہے چلو کاپی کتاب تو ہمیں سمجھ آرہا ہے بچہ پڑھے گا کتاب ار ڈریس کم سے کم ان کے پرائز تو ریزنیبل رکھو جو ہم افورڈ کر سکیں سب لوگ خرید سکے
انسان رکتا ہے کیا اسکول کی فیس تو افورڈ کر لی تا ہے ایک بار لیکن جو ادر وائز خرچے ہوتے ہیں نا اس میں یہ پروجیکٹ کے لیے دو یہاں گھومنے کے لیے جا رے آج یہ پروگرام پر سے پیسے یہ جو پرویٹ اسکول والے ہیں نا ان سے کمائی کرتے ٹریپ میں لے جاتے ہے بچو کو ایچ اسٹوڈنٹ سے لیتے ہیں ہزار دو ہزار روپئے اور خرچے ان کے لیے ہوتے ہیں بیس تیس ہزار روپے ان کو پچاس پچاس ہزار کمائی مل جاتی ہے
بالکل بالکل آپا یہ تو آپ نے بہت صحیح بات کہی یہ تو میں نے کئی لوگوں کے منہ سے سنا ہے ہمیں ٹریپ پہ لے گئی اور ہمیں وہاں نارمل سے روم میں رکوا دیا اور تین ہزار روپئے پر اسٹوڈنٹ سے چارج ہوا تھا تو اب سونچو آپ پر تم ایک سیکسن میں اسی نوے بچے ہوتے ہیں ہر سیکشن کے بچے گئے چلو اسی بچے نہ گئے تو کم سے کم اس میں سے چالیس بچے تو بالکل جاتے ہیں فیملی والے الاؤڈ
بچے نہ جائیں گے کیسے نہ جائیں گے بچوں کو اتنا وہ کر دیتے ہیں کہ بچ یہ ر ذکر کر کے اپنے امی ابو سے آتے ہیں اور اپ نہ بھیجو یہ تو گھر میں تہلکا مچا لیتے اپنے ذہنی سو کون کے لیے انسان کو بچوں کو ہاں ہی
بالکل بالکل آپا یہ تو سر درد کرتے ہیں اسکول والوں کا میں تو کہت ی ہوں آبجیکشن کرنا چاہیے ان کے خلاف دیکھو ابھی دیکھو کو ایک نوٹ بک ہم باہر سے لیتے ہیں پچیس روپے کی نارمل نوٹ بک آجاتی ہے اور اس اسکول والی جو یہ نوٹ بک ہوتی ہے ستر ستر اسی اسی روپئے کی ہوتی ہے اتنے میں تو تین نوٹ بک اۓ جتنے میں ان کی ایک نوٹ بک آتی ہے
بول رہی ہیں اپ کیا رہتا ہے نا اس میں اسکول کا نام لکھا رہتا ہے یہاں پہ
اسکول کا بس بس ہں میں تو میں نے تو اس بات پہ پچھلے سیزن میں بھی جھگڑا ہو گیا تھا میں نے کہا دیکھو میں تو اپنے بچے کو نوٹ بک باہر سے نہ دلاؤں گی تمہیں کام پورا چاہیے بس تمہیں نوٹ بک سے کیا مطلب ہے تو پھر وہ چڑن میں آ گئے انہوں نے کہا تمہاری مرضی جو کرو میں نے تو آپا باہر سے ساری نوٹ بک خریدی میں نے نہیں خریدی وہاں سے میں نے کہا اتتے پیسے تھوڑی جایا کرنے ہیں مجھے حرام تھوڑی آ رہے ہیں پیسے محنت سے کمائے جاتے ہیں
محنت کی کمائی ہوتی ہے نہ اس کو ہر جگہ کیا ہے آج کل کے اسکولوں کی فیس اتنی بڑھا دی ہیں اور یہ نا اچھی اتنی پرائیویٹ اسکول انلان ساری فیس اکول کر دی ہے سب آپ اور اپن سرکاری اسکول میں
بالکل بالکل بچے بھی بچوں میں بھی تو آپ آج کل کمپٹیشن چل رہا ہے امی میرا دوست وہاں پڑھ رہا ہے امی میرا دوست وہاں پڑھ رہا ہے تو ہم یہ بھی چیزیں تو ہو جاتی ہیں آج کل کے بچے تو دیکھو کمپٹیشن کی دوڑ میں سب سے آگئے ہیں ایک ہمارے امی ابو تو جہاں ہمیں ڈال دیا ہم تو منہ سے شکایت بھی نہیں کرتے تھے یہاں کیوں پڑھایا ہے آپ نے
ارے وہ زمانہ چلا گیا باجی وہ جمانہ چلا گیا وہ زمانہ نہیں رہا اب اب بچے بالکل اپنے من کا کرتے ہیں ارے آپ نا کوئی اچھا ہاں کوئی اچھا اسکول ہوگا نہ تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا مجھے اپنے بچے کا اسکول چینج کروانا ہے یہ بڑا ہی مہنگا اسکول ہے
میں آپ کو ضرور بتاؤں گی آپا ٹھیک ہے پھر بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر
مجھے بھی دل ہلکا ہو جاتا ہے باجی آپ سے بات کر لو تو ٹھیک ہے چل